ہیلو ہوں آیا میں فون
ہوں
ہ بولو
ویسا کچھ تو نہیں ہے مانگا جیسا آپ بولے اس حساب سے
ہاں رے کبھی کبھی اپلیکیشن سمپل سمپل رہتا ہے کبھی کبھی کسی کا کچھ اور مانگ رہا ہے کسی کا کچھ اور مانگ رہا ہے اس طرح سے
ہوں
جی
وہاں پہ پیمنٹ کا بھی آپشن دکھا رہا ہے پھر کیو آر کوڈ اپنا بھیجے سے ویسے جب پیسہ کا ٹائم آئے گا تب نا
ہاں
ا ہ تو وہ سب چیز کا اب کرنایانی
وہ سب چیز بتائیں گے نا ابھی میرا جتنا ٹاسک ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا
ہوں
سب سب بتائیں مجھے
اور کتنا دیر میں آ جاتا ہے
خراب ہے ن پنکیا کے ایگو لائٹر م نے بھیجوائی ہوگی کہہو
ہاں
تو وہی دیکھی میرا پاس تو کر رہی ہے کہ ہم دےل صی وہی والا بولے ہاں
ہاں
کہ ل لے آن سےاں خراب ہوتتے تو بے خراب ہوتے ہے تو لیتے تھن نہیں پا ہم اپنے سے لان لیے دہلے تب نے ہم لان لیےے
ہی
دے دبھی پیسہ وہاں خراب ہوتے تو لائٹر لے
با مے بیٹرن پچ پیس نہیں ہے لیٹر لیٹر
کر رہی ہے سے اتنا ہم ل گسا لگا ہے نا دے دبا فلائٹ آر دے دبا ہم پیسہ کہل دبا
ہاں
ہاں س لے لب بڑھیا لگتا وسنے سومیہ ٹیک بول تھ بوللی تھے کہ اپن س کبھی ا سے کوئی چیز مت مان لیے
ہاں د نہیں کا تو دے دیتی پر بات میں بولتی
ن ملیے گی کا ہوا م نے ہم ل یہ آ تو ہم گئے تھے ہمار ساتھ سامان لینے نا تو ہم لے رہے تھے بول نا کہ لے اتنا پیسہ برباد کرت ت یہ س ہائی نہ ک گ ہائی لائٹر دی بہ تو ہم دیکیں تو دی ہم تو اپنے سے نہیں ہے لی آج کل کا زمانہ ایسن ہو گیا ہے نا تمہارا پاس کچھ رہے چاہے نہیں رہے سب اپنا اوقات سے کرو اتنے میں خوش رہو اور نہیں تو پھر اپنا کاج سے کرو
ہ
ہلو ہیلو
رشی نہیں آئی ہےی ہاں
کون نہیں آئی
پ
یہ ہے آئے تو میرا روما میں دیکھی تو بول رہی
تو او ال
سب چیز وہاں ہم بڑے بڑھیا میں رکھتے ہیں اسی لیے
اب کہ کر رہے ہیں اب
ابھی منابیا بولی تھی سیوائے بنانے تو سیوائے بنا
اس کا وڈیو اتنا آ رہا ہے نا
و آتا ہے تو لائک کرو اور شیئر کرو اپنا دوست لوگ کو تو بھیڑو آر جیادہ جائے
ہ
شیئر بٹن رہتا ہے نا وہ اس کو شیئر کرے گی نا تب نا اور بھیو بھاگے گا تو کوئی شیئر نہیں کرتا ہے خالی لائک تنی منی کوئی کر دے گا بس خالی سئرا نبیا کا ابا کرتے ہیں
ا
اس کو ریپوسٹیڈ کرو شئر کر دو تو بھگے گا
ہوں
ہو سکتا ہے کہ ا تمیں لک سے اور ہو جائے ایسا بھی ہوتا ہے
ہوں
ہاں جب تک کوئی شیئر نہیں کرے گا نا تو ایٹومیٹک ٹک نہیں ہوگا ایٹومیٹک تبھی ہوتا ہے جب ایسا بھی ڈیو آ جائے کہ ایک دم یونک ہو الگ لگے ت
جی آج یہاں سنڈے نہا ہے تو سب لیٹ سے اٹھا ہے سڈ ہے نا
کا سھیا
ف لس و گ مطلب پورا نہیں مطلب اتنا کہ مطلب کوئی بھی نظر نہیں دے گا نہ تو بنا دوں گو اس سے
اور ہم بھی دھیرے دھیرے لٹاس ک ختم ہوگا نا تو ہم بھی کچھ کچھ کرےا ٹائم اب مل ہی رہا ہے اور ہم بھی بینر بنوایا ہے ٹیوشن پڑھانے کے لیے تو چپکویں گے وہ آگے لگوائیں گے جو بچہ آ جائے ساتوں کو چھ وہ ہوئے گا نا تو میرا لیے کاف ہی
ہاں نہ
ہم سب اب ہم چاہتے ہیں نا کہ میرا خرچہ نکل جائے تاکہ بھائیا والا پیسہ کا بچت
ہوں جو کھیرا ہے
سیکھو ہاتھ کا ہنر رہے گا تو ایک نہ ایک دن کام آئے گا
ہوں صبح کمپیوٹر ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں دس بجے پھر شلانگ جتے ہیں میم جو پڑاتی ہے پڑھتے ہیں بتاتے پیپر میں کاٹ اپنے سے کرتے ہیں سنتے ہیں اب تو ٹائم لگے گا نا تورت تھوڑی سب کچھ ہوگا بال کٹنگ سب سیکھیے گیا تھوڑا بہت
ہوں
دھیرے دھیرے مطلب دو مہینہ تک میں مطلب چراغ فشنگ ہو جائے گا
ہاں
ان جا ت تو می میک اپ بھی سیکھ جائےیں گا بس مین چیز نہیں سیکھ پائیں گے میک اپ کرنا باقی سب سھ گائے گا سمجے سیککا ج سیکھ گئے پل میں کپڑا مم پہنچا د کٹنگ میں دیکھیے کیا ہوتا برس ب کر لیی
ہاں ہاں اٹھتے ہیں نماز وماز آ
بس گ
ہاں پانچ ہی بجے اٹتے ہیں نا نماز وماز پڑھتے ہیں تو اسی سمے برش کر لیتے ہیں پھر پانی وانی پی کے چائے بنا کے پی لیتے ہیں ابھی پکوڑی چھان لے رہے ہیں رادیاں اٹھیں گی پھر سوائی بنا دیں گے ناشتہ ہو جائے گا ج باہر میں دیکھا جائے گا
ہ اکیل ہی را
کام بنے گا بنا رہی ہے پلا بنیں گے تو دے گا کرے گی
ر ر پڑا
آ
ا پولا ہوناے
وہ بنائے گی مہارانی جی
کہاں
دل خوشوا جہاں ایڈمیشن کرائی ہے نا ہ سائن اکاڈمی میں اکام
ہوں
تو سنڈے کے دن اس کا چھٹی رہتا ہے
ہو ج مگر وہائ مجے
پتہ نہیں ٹویلو میں کرائی ہے کہ الیون میں س
تو تو ن وق سر گئی
ہاں
ہیلو
ہاں بولو
وہ ٹینھ پاس کر گئی
ہاں کر لی ہے الیونتھ سے شاید ایڈمیشن ہوا
کہاں پہ رانچی مر باغ ہے
ہاں اکیڈمی کا نام ہے سائن اکیڈمی
او
کہد راانچی میں اس کا ہے اور اس کے بعد ہے مہارا حیدرآباد میں
ہاں تو بیٹی میں نکلی وہاں جو پڑھنے وہ بیٹی یہی نکلی کہ آر تو کاں پڑ گیاسا
ا یہ بگڑ رہی تھی دھیرے دھیرے اسی لیے
ہوں اچھا ن اور اسسامباد شادی ہونے والا سنوا سے
ہوں اسی سے تو ہم بھی سنے ہیں
فن والا تو سب کچھ ا نے کہ مجھے کیا د روپ ا ہیلو
ہاں بولو
ہیلو
ہاں بولے نا
بول رہے کہ ڈ مج
دو منٹ تم بات بات کر لو پھر کٹ جائے گا ایٹومیٹک
ہاں تو آپ بولتے رہے تو
اورا آپ دھر لگے دھرانا
ا
گھر وٹ ہلا گیا ملا ل ملا دلا نہیں ہوا
تو اب ہو گیا باتھ روم ڈھل رہا ہے کھلے گاپو تو بولی تھی آئی ب اچا اس کا لیے ٹھیک ہونے کے لیے
ب کے لی
س تین دن چاہیے
ہوں
جی بول ہلو
ابھی اپنے آپ کاٹ جائے گا ہاں ابھی اپنے آپ کاٹ جائے گا
تو جس کی ب
آ
کسیی
کاریہ بھی اپنے آپ کاٹ جائے گا
کتنا منٹ میکسمم بات کرنا رہتا
بارہ منٹ ایسے دس منٹ کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن بارہ تو لے کے چلنا ہے تاکہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جو بیچ بیچ میں گیپنگ ہوتا ہے وہ اس کو کبھر کر سکے مین کاؤنٹ ہوگا دس منٹ کا لیکن بارہ منٹ تک بات ہوتا ا
او اور پھر اس کے بعد پھرھر کٹے گا اس کے بعد